اسلا
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
جی الحمد للہ آپ ٹھیک
ہم بالکل ٹھیک ہے بس سب ٹھیک ہے
جی الحمد اللہ ادھر سب ٹھیک
ہاں ہمیں تھا نا بھابھی کو آئز میں انفیکشن
ھم
اب عرفان کو بھی ہو گیا عرفان کو دونوں آنکھوں میں ہو گیا
پھر اسی سے اس کا ہو گیا ہوگا
ہاں وہ ہے نا یہ کمیونکیبل تھا وہ اس کو ڈاکٹر نے بولا تھا انسان کو شق رہتا ہے نا مجھے بھی لگ رہی ہے ہلکی ہلکی ایچنگ
ہاں
اور کیا
دوائی ڈالنی تھی آئی ڈراپس وغیرہ
خود ہی کیا ڈالوں عرفان جائے گا ابھی ڈاکٹر کے پاس کو بہت ہے اس کو اوپر سے الریڈی ہوتا ہے ایس میں ریڈنیس اس کو بہت زیادہ ہوگیا اور آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں ٹھیک
باقی
بس دعا
کیا کر رہے ہو کیا بریک فاسٹ
ہاں بریک فاسٹ کیا بس اب بیٹھی ہوں
مجھے لگتا ہے آپ کو میں نے ہی اٹھایا
نہیں نہیں
پھر صبح صبح خوشخبری دے کر
ہ ہوں
وہی تو بول رہی ہوں
اچھا مجھے لگا ابھی
ایکچولی میں نے اس نمبر پہ نا تھوڑا کالز ایک دو کی تھی مجھے وہی تیرہ سو تو مجھے دوسرے نمبر پہ کیے تھے میں نے ریسیو آپ کے دو چار کال اور روبی کے اس کے پیسے نہیں آئے مجھے ابھی
اچھا ٹھیک
ہاں
آ جائیں گے
اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو زندگی کی پہلی سیلری لے کر
بہت اچھا
دعا کرنا مجھے
ہاں ضرور
آپ کیا لانا ہے ان کپڑوں کو
ا ابھی تو بہت کچھ ہے ابھی تو بہت کچھ اپ دیکھوں گی کیا لاؤں گی
ہاں اور اور کم آؤ گی نا
ہممم
اور
بس دعا
اور باقی سناؤ سسٹرس ٹھیک ہے آپ کی
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
نانی ہاؤس نہیں گئے ابھی تو ویکیشن اینڈ ہونے والی ہے
یہاں سے اسسائنمنٹس سے بنانا ہے پھر ٹائم ہی نہیں ملا اب کار پہ بھی مت کوئی ہوتا ہے جس کے ساتھ جاؤں
میں نے ماما کوبھی بولا تھا میں آیات کو بھی وہ کام د یہ کام وہ وہ بولے تو پاگل اس دنیا آئی گی
ہ
آئیگی اس کو
کیا پتاہ مطلب نارمل کالز سے اس میں تو آئیں گی ہی اس کو
پتا نہیں اکاؤنٹ سیٹ کرنا آئے گا باقی چیز
اگر میم آ کا یا کسی کا کار آئے گی تو
آپ کو کتنی کالس ہوئی ٹوٹل
مجھے ہوئی ٹوئینٹی ٹو ٹوینٹی تھرڈ ہے ابھی یہ
یہ نا یہ کہاں ٹوینٹی تھرڈ آپ کو آئے گی یہ میں نے آپ کو کی پاگل
اچھا
یہ آپ کو نہیں ہو آپ کو اپنی تھرٹی ہے وہ آپ کو اس سائڈ سے کرنی ہے
اچھا اچھا
پھر آپ یہاں سے ریسیو اور شاید ایٹین کر سکتے ہو ایک اکاؤنٹ پہ آیا سمجھ جو ریسیور ہوتا ہے نا اس کو ایٹ دا ریٹ آف ایٹی ملتا ہے
ٹھیک
کالر ہوتا ہے نا اس کو ایٹ ریٹ آف ہنڈریڈ ملتا ہے لیکن پھر انٹرودنکشنز بہت ہوتی ہے آپ کی مجھے لگتا ہے سات آٹھ کالز ویسٹ بھی ہوئی ہوگی
ہاں ہاں
دیکھا ضائع گیا پیسہ
ہ
اس میں لیکن ہوتا ہے ویسٹ بھی
ہوں اب مجھے وہ تو پتہ تھی پہلے پہلے اب پتہ ہے
اب دھیان سے کرنا پہلے میسج کیا کرو آن لائن آ ج جب آپ ڈائریکٹ کال شاید کیا کرتی تھی
ہاں ہاں
دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کال ہو رہی ہے اور باقی ٹھیک ہو
ہوں بس دعا
وہ کیا سالن پکا یا تھا
ہاں ہم نے پکا یا تھا کل ٹماٹر اور انڈا
اچھی بات ہے ہم نے پکائی تھی ٹماٹر اور پنیر
اچھا ٹھیک ٹماٹر ٹماٹر کامن ہو گیا
ہاں اور باقی سب ٹھیک ہو کیا کر رہی ہو ابھی بنائیں کچھ پروجیکٹس وغیرہ
ہاں میں لکھ رہی تھی ابھی مجھے لگا میں اسٹارٹ کروں گی لیکن پہلے کالس اٹینڈ کروں گی تو بعد میں
ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ہوتی ہے نا بیٹی اسی ٹائم اسکول
ہاں ہاں
میں یہ کال کر کے پانچ منٹ نا پانی کا ایک گلاس پیوں گی میں آپ کو دوسری کال ساتھ کروں گی ٹھیک ہے تب تک آپ بھی تھوڑا پانی شانی پیو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس دعا
میں نے بولا تھا یہاں آنا یہاں بھی نہیں آئی کیا کر رہی ہو
بولو نا گھر پے ہوتاہی نہیں ہے کوئی ماں ببیما بیمار ر ہتی ہے سسراتو ہے بیمار
اس کو کیا بات ہے نو کشمیری
اس کو یہ ہو جاتا ہے نا کبھی اسٹامک اپسیٹ
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک سسٹرز کر رہی کام کہ ان کواوف
ہاں ہاں آج بیچ والی بہن کی چھٹی ہے
اچھا ایک بی آج چھٹی ہے اچھا اچھی بات ہے
ھمم
اللہ آپ کو خیر کرے
آمین آپ کو بھی
اور باقی سناؤ
بس چل رہی ہے
بات روبی دیدی سے کتنی کالس کی آپ نے
اس کے ساتھ میں نے کی پانچ چھ
پانچ چھ ایک نمبر پہ ٹین ہی جاتی ہے ایک نمبر پہ
ٹھیک
آیا سمجھ
ہاں ہاں اس کو میں نے پھر کی تھی میسج لیکن اس وہ فرصت مطلب میں لی تھی وہ بول رہی تھی مجھے مہمان ہے گھر پہ پھر میں نے اس کو کیا ہی نہیں تب سے
ہاں اس کو مہمان تھے گھر پہ اس کو وہ پتہ ہےکتنے نمبرس پہ کام کر تی ہے چھ
امم امم
شی یوز ٹو ارن نا ٹین ٹین ٹویل تھاؤزنڈ پر ویک آ یا سمجھوہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے صبح کے پانچ بجے سے
اچھا ٹھیک
ہم دن میں ایک کال نہیں کر پاتی ہوں میں اللہ کی قسم ہارڈلی کبھی دو تین کیونکہ میری بیٹی آتی ہے نا وہ دیکھتی ہے نا میرا فون ہاتھ میں وہ چھین لیتی ہے اس سے میں بہتر ہوں میں فون ہی چھپا لیتی ہوں اس کو خدا نہ کرے نقصان ہو جائے پھر میں چھپ چھپا کے رکھتی ہوں ہاں ہاں بیٹا اور آپ کے وہ کزنس وغیرہ ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ وہ بھی ٹھیک
فر ہان کس کلاس میں ہے ابھی
وہ ابھی الیونتھ میں ہے
ابھی الیونتھ میں ہے
ھمم
اچھا اس کے کیا سبجیکٹس ہیں
اس کا ہے میڈ پلس بایو کیمسٹری
وہ اس کا بل تھا وہ اس نے اتنا ہیوی سبجیکٹ لے لیا
اس کو میں نے بولا تھا بایو کیمسٹری کے بغیر کچھ اور لے لو اپر سے لڑکی مطلب اتنا خاص پڑھ پاتے ہے ہیں لیکن اس سناہی نہیں اسے پھر کزن نے بولا تھا
اچھا ٹھیک اس کے کزنس نے ماشاء اللہ اچھی خاصی ترقی کی
ہاں ہاں
ہاں دے آر آن گڈ پوسٹس ہے نا ایک شاید آؤٹ سائڈ ہے
مجھے نہیں پتاہ لیکن ایسے تو اچھی ہی پوسٹ پہ ہے وہ لوگ
ہے نا وہی کوئی ہے نا اس کو ایک کزن شاید باہر
ہاں ہاں وہی ہاں سعودی میں
ہاں وہی وہی
ہم
کچھ بی ٹیک کر کے
ہاں ہاں
چلو اللہ آپ کو بھی اچھا نصیب دے دے اب محنت کرنا کچھ سال محنت کے پھر انسان کو کھانا ہی ہو اور آپ کے پاپا ٹھیک ہے وہ گئے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہاں وہ کام پہ ہی ہے
اللہ سب کو کام میں ہی رکھے
امین
کیا کر رہی ہے رائی کام
بس وہ اجداد ہو آیا تھا وہ اسی کے ساتھ بات کر رہی ہے
ٹھیک اب نہیں ادھر ادھر بولنا چاچو دادو کو میں کام کر رہی ہوں
نہیں نہیں میں نہیں بولوں گی
نہ ہی نہ ن حال والوں کو بولنا
ٹھیک ہے ٹھیک
پھر وہ بولیں گے ہمیں نہیں دیا ا میں دے دی ان کو بھی مجھے کیا تھا پتہ نہیں کر پائیں گے کام
ہم
اذان کو کیا تھا اذان اگر کرتا
وہ پھر تو باہر ہی ہوتا ہے پاپا کے ساتھ اسکول بچارے کو فرصت نہیں ہے پڑھائی کی تو
آہذان آزان کر کر سکتا تھا
ہاں ہاں وہ کر سکتا ہے آ بچاری بھی چھوٹی ہی ہے
مجھے لگتا ہے میں بعد میں اذان کو بولوں گی آپ یہ ایپ انسٹال کرو میں نہیں بولوں گی شیزا کر رہی ہے
ہوں
میں بولوں گی ایسے ہی ایسے کام کروں دیکھتے کیا بولتا ہے انسان کو ثواب بھی ہے
ہاں
اور سناؤ
بس دعا
بریک فاسٹ میں کیا کھاتے ہو بیٹا
چائے اور روٹی
بس انڈا شنڈا کچھ نہیں
کبھی کبھی کھاتی ہوں
کیوں
ایسے مجھے پسند نہیں ہے زیادہ انڈا کھانا روز روز
کھانا چاہیے ویسے آپ بہت کمزور ہو
ہاں کھاتی ہوں
ابھی کتنے دن بچی ہے وکیشنس کی
ابھی نائنٹین تک تھی نا
اچھا تھرٹین ہے کہ فورٹین
آج کے ایک سیکنڈ ہاں فورٹین ہے آج ہ
کچھ ہی دن بچے کچھ ہے وہ ساگ ساگ لگاتے ہو آج کچن گارڈن میں
ہ ہاں ہاں
اور
بس
خالی سا گ ہے ادھر
نہیں ساگ بھی ہم نے اسٹرابری کے پیڑ بھی لگائے تھے پمو گرینیٹ کے بھی وہ بڑے بھی ہو گئے گریب کا بھی پلانٹ لگایا تھا لیکن اس سے گریب سی نہیں آئی
کچھ آیا اسٹرابری آی
ہاں ہاں اے تھے
یہ اس ڈبی میں کیوں برتے ہو ہمیں کیوں نہیں دی کوئی اسٹاپ
اس میں اس میں نکلی ہی نہیں وہ ساری بعد کھایی
اچھا
و ل
اور وہ قدو شدو نہیں لگاتے ہو
ا نہ نہ
پھر ساگ والی
ہوں
اچھا آپ ہو نا آپ کی ماں کو ہے نا ساگ پسند شاید اسی لیے
ہوم اس لیے
لپٹوں نہیں پیتی ہو ابھی کہ نہیں لپٹن ٹی نہیں پیتی ہو کہ گرمی کی وجہ سے بند ہی کر دی
کبھی کبھی پیتی ہوں
اچھا ٹھیک پھر اسکول کتنے بجے جاتے ہو بیٹا
میں آٹھ بجے نکلتی ہوں گھر سے
پھر واپس کتنے بجے آتے ہو
ا واپس آتی ہوں تین ساڑھے تین تک ٹریفک حساب پہ بھی ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلو اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ
ملتے ہیں
ہمم